السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور کیسی ہیں آپ
ماشاء اللہ و
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ہیلو آ رہی ہے ہلو کہ رہی ہس کی ہ
اور بتائیے ماشاء اللہ خریت سے ہو بھی
اچھا بس کھانا پینا کھا کر آرام کر رہی تھی آرام فرما رہی تھی
جکی
اور فرمائیے کیا کر رہی ہیں ابھی
کچھ نہیں بیٹھی تھی بچوں کو سلا رہی تھی
ماشاء اللہ کتنا اچھا کام کر رہی تھی آپ
جی صبح اسکول ہے نا ان کا تو پھر ٹائم سے نیند نکلتی بچوں کی
جی اور آپ کے گھر میں کیسے ہیں
سب لوگ کاریتے ہیں ماشاء اللہ
اور آپ کے ابو لوگ کیسے ہیں
سب لوگ خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے
اور
میں نے سنا تھا کہ وہ آن لائن شاپنگ کے بارے میں اچھا کپے
جی- جی- جی بہت اچھے اس میں کپڑے آتے ہیں- مہنگے منگاؤ گے تو اچھی آئیں گے، اور سستے منگاؤ گے تو بہت
جٹھیک ہاں آ وہی میں نے سنا تھا تھا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ تو- مطلب اپنے ٹائم کی بچت بھی ہوگی- اپنا گھر بیٹھے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اپنی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں- نی لباس بھی للاا سکتے ہیں-
آج کا دور یہی ہے کہ آن لائن زیادہ شاپنگ ووپنگ ہوتی ہے- مارکیٹ آس کے دور پہ کون جاتا ہے-
جی وہی نا جانے پہ اپنا ٹائم خراب کرو بچوں کو چھوڑو-
وہی
مارکیٹ جانے سے ٹائم بھی برباد بھی ہو جاتی ہے- جاؤ پسند بھی نہ آئے تو پھر واپس آؤ- آنے جانے میں کتنا سمے لگ جاتا ہے-
جی صحی فرمایا آپ نے-
جی-
اور بتائیے-
ماشاء اللہ یہ ایپ اچھا ہے کہ اپن گھر بیٹھے شاپنگ کر سکتے ہیں- اپن کی جو بھی ضرورتوں کے سامان ہے- اپنے کھانے پینے کا سامان دوائیاں لباس- ہر چیز آ سکتی ہے-
جی- اور ہمیں کرنا بھی چاہیے سمے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے-
جی صحیح فرمایا آپ نے-
پہلے، پہلے جو کرتے تھے تو پرانے والے پرانے زمانے کے لوگ- جیسے ان کے باپ دادا کرتے تھے- تو اسی طرح وہ بھی کرتے تھے-
جی بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ-
تو اب کے دور پہ یہی ہے کہ سب اپنی سوچ بدلے- اور ایجوکیشن پہ زیادہ بھروسہ رکھیں- اللہ پہ بھروسہ رکھیں پورا فاتح نہ کریں- کسی سے چگ نہ کریں یا کسی سے برائی- کسی کی تو اللہ ہم سب کو اس سب سے بچائے-
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے- اللہ ہم سب کو یہ غلط کاموں سے بچائیں اور اچھی- را پہ چلنے کی توفی ادا کریں-
جی صحیح فرمایا آپ نے د- جی سر ضرور دے گا اور ہم سب کو پانچ وقت نمازی بنائے اور ہمیں تین کے راس- چلنے کی توفیع کاتا فرمائے ہم سب مسلمانوں کب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے مفتح فرمائے ہمارے گھر والوں سے جو غلط- یا ہوئی ہیں ماں فتا فرماائے اللہ سے دعا کروں گا کہ ہماری بہنوں کی شادی ہو جائے آپ بھی دعا کریے گا-
امین-امین انشاء اللہ- دعا کر گی اور آپ کی دعا بھیکول ہوگی
جی سسٹر ہے نائی ایک
جی
ان کی سادی رشتہ اچھے اچھے آتے ہیں انشاء اللہ اور بھی اچھے آئے
جی آپ پریشان ہو انشاء اللہ آئیں گے اچھے اور اچھے گھر میں شادیاں ہوں گی اللہ سب کا جوڑا بنایا ہے بس یہ کہتے ہیں ن اللہا کہتے ہیں انتظار کرو انتظار کا سبر میٹھا ہوتا ہے
جی اور آپ نے نمازماز پڑھ لیا
جی پڑھ لیا میں نے نماز
ماشاءاللہ
جی ہم پڑھیں گے تبھی تو بچے ہمارے سیکھیں گے دیکھ کر ہمارے بچے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں
بیس س اور پڑھنا بھی چاہیے ماں کو دیکھ کے بچے بھی پڑھتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے جب ماں ہی نہیں پڑے گی تو بچے کہاں سے پڑیں گی
جی بالکل صحی فرمایا آپ نے
صحیح بات ہے نا
یہ ہمیں اپنا اچھے اچھے اعمال لانا چاہیے اچھے کام کرنا چاہیے
جی
تاکہ ہمارے بچے بھی دیکھیں سیکھیں اور اس پہ عمل کریں
جی
ہمیں کہا ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے دین کی راستے پہ چلنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دیکھیں سیکھیں اس پہ عمل کریں
جی بے شک ضرور چلیں گے آپ کے بچے اور ان کو نمازی بنائیے پانچ وقت تک کی نماز پڑھائیے فجل نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے فجیر میں اٹھائیے ماشاء اللہ ایک ہفتے اٹھ جائیں گے تو ان کی عادت خود ہی بن جائے گی
جییالک اور میں آپ نے بچپن سے ہی عادت ڈالیں تو وہ پھر باڑے پہ اپنے آپ ہی کرتے ہیں پھر انہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر وہ الٹا امی ابو کو بولیں گے کہ آپ نماز پڑھ لیجیے
جی کیا ہے نا جیسے نماز پڑھیں گے ان کی نماز چھوٹے گی تو ان کو اندر سے خود لگے گا ہاں میں آج نماز نہیں پ پڑھا تو ہمیں پڑھنا چاہیے
جی صحی فمایا آپ نے جی کیا بول رہے ہیں آپ
اور آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں
ماشاء اللہ خریت سےھے وہ آئے تھے آفس سے بھی جی
کیا کرتے ہیں وہ
جاب کرتے ہیں
کون سی جواب
ڈاٹا انینٹری ٹیلی کا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے کاروبار میں توفیعقتا فرمائے
بیامین جی
اور آپ کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف ہے
جی میں ہاؤس وائف ہوں
ماشاء اللہ
اور گھر بیٹھ کے ورک فرام ہوم بھی کر رہی ہوں
ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے آپ کتنا ٹائم نکالتی ہیں
جی
کیا کروں تھوڑا ٹائم فری رہتا ہے تو لگتا ہے کہ ورک فرام ہوم کر لوں فون چلانے سے بہتر ہے کہ کہ کچھ پیسے ہی کمائیں
بے شک صحیح بات ہے کرنا بھی چاہیے ہم سب کو آج کے دور پہ سب کو کمانا چاہیے سب کو اپنا گھر چلانا چاہیے چاہے لڑکا ہو
تو
ہاں اس سے کیا ہے نا
جی کیا بول
ج مینٹین رہتا ہے خرچہ پانی بھی اور اپن بزی بھی رہتے ہیں تو نہ یہ اس سے بہت فائدے ہیں اپن کوچھ چگلی کرنے کو نہیں ملتی آ اور ہم
کی بات ہے پن کرنے سے بستے ہیں
کسی کے برائی کرنے سے بچنا بچتے ہیں اس سے بہت چیزیں ہیں ایسے تو ہم سب کو ایسے بزی رہنا چاہیے اور اور گھر کا کام کرنا چاہیے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھی بات بولی آپ نے اپنی آاں واں بات کر کے برائیاں کریں گے گناہ پلا دیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا نماز پڑھیں اپنے کام دھیان دیں اپنا کچھ پیسے ہی کمائیں ورک فرام ہوم کریں
ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں مسلم ہیں نمازی ہمیں ہم لوگوں کو پانچ وقت ت نماز ملا ہے نماز پڑھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے سب چیز میں اور پریشانی میں دعا کرنا چاہیے
جی جی بالکل اللہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہ تو ہم سے آ کے بولو ہمارے سامنے دو لوگوں کے سامنے آپ جاؤ گے بولو گے وہ ہم آپ کی پیٹھ پیچھے ہنسی ہوگائیں گے آپ کی برائیاں کریں گے اس سے پریشانی ہماری ہر اللہ ہی کریں گے اس سےر ہم نماز پڑھیں د کریں انہیں سے اپنی ہیلپ کرائیں
بے شک اللہ کہتا ہے ہم سے مانگو میں ہوں دینے والا آج کل کے زمانے میں کہیں ڈونگی بابا کچھ بھی بن جات ہیں تو اندھ وقت اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں
شرک
تو ہم سب جی ہم سب کو یہ سب سے بچنا چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے ہم سب کو صرف پہ اللہ کی ر میں چلنا یے نیک کام چاہیے دین کے راستے میں چلنا چاہیے
کریں گے جبھی تو ہماری آکرت میں پکڑا نہیں ہوگی
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اچ
ماشاء اللہ مجھ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر سے بات کریں گے اللہ حافظ
خدا حافظ